بس بڑھیا آپ سنا آپ ٹھیک ہو
بس دعا آپ کی کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہاں میں کیا بول رہا تھا
اچھا اچھا آپ مجھے یہ بات بتاؤ جو میں نے ابھی کال کی نا
ہاں
اس کو تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہو
وہی ہے نا اس کو ایک سائڈ سے فائدہ ہے مجھے نہیں لگتا ہے
اس کو تو سبمٹ بھی کرنا پڑتا ہے پھر جی
ابھی ابھی آپ کو آ جائے گا کیونکہ مطلب یہاں سے جب میں آپ مجھے وہ سبمٹ میں آ چکی ہے
ہاں ہاں
ہاں جب آپ وہاں سے اب آپ کو کچھ مطلب مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کچھ فائدہ ہے آپ اگر انکم اس کو خالی آؤٹ گوئنگ میں فائدہ ہے
ہاں ہاں چلو کسی طرح کسی طرح فائدے آنا چاہیے اب
وہی ہے نا اس کو مطلب کیا اس کو بیس منٹ دینے ہیں
امتحا ن سب میں تو سب ک یہ پورے ٹیچرس کو شیئر کیا ہے اپنی کمیونٹی کو
اچھا کیا وہ تو وہ یہاں سے ہی ان کو کال کرے گا وہ بھی
اگر ہم دوسرے اگر ہم اس اس کے بعد دوسرا نمبر یہ کریں گے وہ بھی کر سکتے ہیں نا دوسرے نمبر
ہاں کر سکتے ہیں نا کیونکہ دیکھو مطلب انسان ہمیشہ مطلب کیا لالچ کے بغیر ہونا چاہے آپ کو تو پتہ چل گئے آپ کیونکہ مطلب اگر میں کسی کو کال کروں تو اس میں مجھے ہی فائدہ آ جائے گا دوسرے کو فائدہ نہیں آ جائے گا وہ وہی کرے گا اس سے میں نے آپ کو بولا نا انسان لالچی پھر نہیں بننا چاہتے کیونکہ پتا ہے بیس منٹ کا اس میں بیس منٹ خالی دس منٹ ہی گنے جائیں گے
ہاں اور کیا اور باقی سناؤ
باقی مجھے بھی باقی مجھے بھی بس پڑھیا باق مجھے بھی پتا ہے اگر میں یہاں پہ لڑکوں کو شیئر کروں گا ان کے ساتھ دس منٹ بات کروں گا تو ان کو بھی جو ان کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں
نہیں نہیں اور کیا اصل میں سوچنا ہوتا ہے دوسروں کا بھی فائدہ اپنا وہی پھر آگے بڑھتا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ
ہاں
اور کیسا چل رہا ہے کام آپ
کام سے سیٹسفائیڈ بندہ انسان کی جو ویل ہوتی ہے نا وہ کبھی سیٹسفائی انسان کے لیے نہیں رہتا ہے
وہی تو میں بھی بول رہا ہوں ان کا ذہنی اس طرح بنایا انسان کے ڈیزائرس نیڈ وانٹس کبھی فلس نہیں ہوگی وہ بیک گراؤنڈ سے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے بہت یہ پرابلم کرے گا
یہ ارے ابھی ابھی نہیں آ جائے گا ابھی تو ٹھیک
شور شور آ رہا تھا اس لیے وہ
اچھا اچھا اچھا بولو ابھی نہیں آ جائے گا یہاں ہاں
ہاں جو انسان کا یہ ذہن ہے نا فطرت میں ہی بنا ہے انسان کا مطلب اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی اگر اگر پیسہ حد سے زیادہ بھی ہوگا جتنا اس کو ضرورت ہے پھر بھی وہ زیادہ مال ڈھونڈے گا اپنے لیے یہ انسان کی نیچر ہوتی یہ انسان کا نیچر ہے اس طرح بنا ہے انسان کی فطرت ہی اسکیے لیکن جتنا اللہ نے لکھا ہوتا ہے اگر انس ان اسی پہ راضی ہو جائے
ھم
تو مجھے لگتا ہے سکون کی زندگی بصرو ہاں اگر زیادہ ڈھونڈے گا زیادہ ڈھونڈے گا تو اس سے بے چینی ہوتی ہے کرنی ہے کوشش کرنی ہے لیکن جو زیادہ ڈیزائر رکھتا ہے نا دنیا کا
ہاں
جو زیادہ دنیا دنیا کرتا ہے نا اس کو اس کا سکون مٹ جاتا ہے
نہیں دیکھو مطلب دنیا دنیا وہ تو صحیح بات ہے لیکن دنیا یہ آخرت بھی چلانی ہے اور دنیا بھی چلانی ہے لیکن تھوڑا سا مطلب کیا عقل بھی استعمال
ہاں ہاں وہ تو ہاں بیلنس میں بیلنس میں تاکہ ہاں تاکہ انسان اگر اگر زیادہ اس میں پڑ گیایا دولت میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے ہوں
ہو جاتا ہے دیکھو اگر ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں پھر اس کا جو مطلب آپ کے حساب سے سوچوں میں اس کا جو کمپنی کا اونر ہوگا وہ سیٹیسفائی نہیں ہے ہم سے تو فائدہ مطلب مطلب دیکتے ہے نا پھر انسان مطلب کیا اہ ہمیشہ ہم عزت کا کھاتے ہیں ہم یہ نہیں سو
ہاں ہاں دیکھو دیکھو میں نے ایک اسکپریئنس کیا مطلب مجھے سیون منتھس ہو گئی کام کرتے ہے نا دیکھو ہم کسی اور کے اور ہم کسی باس کے انڈر کام کرتے ٹھیک ابھی وہ کچ مل کا باس ہے ہوتے ٹھیک ہے
ہاں
اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو خرید ہی لیا ہے آیا سمجھ مطلب س پہ اس کو لگتا ہے میں نے اس کو خرید ہی لیا ہے
ہاں
وہ جس طرح بھی بیہیو کرے گا اس کو اس کو لگتا ہے یہ یہ مجھے اس کو لگتا ہے یہ مجھے کیونکہ میں اس کو تین سو دیتا لیکن اس کو یہ ذہن میں نہیں آتا یہ بھی اپنا ٹائم دیتا ہے اس کی کوئی مطلب اس کی نظر سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میری لائف کی یا میرے وقت
آپ کے حساب سے اس کو اچھا مجے بولو آپ کے حساب سے مطلب اس کو کتنا مطلب ٹرن اوور ہوتا ہے مطلب یر لی
اس کو اس کو ہوتا ہے بہت مطلب اس کو ابھی تک میں بتاؤں گا آپ کو جو میں سافٹ ویئر استعمال کرتا ہوں اس کو دھو کر اور ب مطلب باہر ہیں ٹھیک
ہاں
لوگوں کے پاس پارٹیز کے پاس دو کروڑ ہیں باہر اور ایک کرڑ واپاری کو دینا ہے جو کمپنی جس سے مال لیتا ہے ٹھیک
اچھا
کتنا پرافٹ ہے بیچ میں ون کا
ایک ایک کروڑ
ہے نا لیکن وہ سب مال کس کے پاس ہے لوگوں کے پاس مارکیٹ میں ہاں اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ پھوج کا کسی طرح پیسے واپس آنے چاہیے اگر ڈفالٹر زیادہ ہو گے
ہاں
پھر بھی اس کو پرافٹ ہے اگر ڈیفالٹر زیادہ ہو گئی پ بھی اس کو ب لیکن وہ ٹینس میں رہتا ہے پریشان رہتا ہے مطلب کسی طرح مجھے سارے پیسے واپس ہاں نہیںچ ہاں ہاں
تو وہ تو ابھی اس کو ابھی ٹائم ہے نا اس کو کہاں مطلب ظاہر سی بات ہے وہ جس کے ساتھ ابھی ڈیل کر رہا ہے وہ تو اس کو تقریبا مطلب کیا جب سیب اتاریں گے لوگ تو اسی ٹائم ملیں گے نا اس کو
ہاں وہ تو مجھے پتاہ ہے لوگوں کے پاس کہ کہاں پیسہ ہوگا بار بار مطلب ان کو بھی کسی طرح کمان ہے پھر دیں گے اس کو لیکن وہ یہ بات وہ نہیں مانتا ہے وہ لوگوں کو وہ مجھے فورس کرے آپ کیوں نہیں کرتے میں نے بولا میں کرتا ہوں لیکن وہاں سے کچھ بندے بولتے ہیں ہم ہم ابھی کہاں دیں گے ہمیں ہمارے پاس ابھی پیسے ہی نہیں وہ یہ بات نہیں مانتا ہے وہ بولتا ہے آپ کے زذریے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ مطلب مسبہیو ہاں اور کیا وہ بول رہا ہے ان کو فون کرو جو جو ہمیں پیسہ ہاں جو جن کے پاس ہمارے پیسے ہیں اون سبق کال کرو ان سے مطلب ان سے پیسے مانگو میں میں اسٹارٹ کیا لیجر سے ٹھیک ا اس میں اس کا یہ بھی تھا کیا بولتے ہیں اس کا
رشتے دار کوئی ہوگا
رشتہ دار ہاں کلوز رشتہ دار ہوگا پورہ کا
ہوں
ہاں
پھر
اس اس کو غصہ آیا اس میں بولو آپ نے اس کو کیوں کال کیا
اس کو بولو تو پاگل تو نہیں ہے لیجر تو مجھے کہاں پتہ ہے آپ کا یہ رش
بولا میں نے بولا وہ کہاں مانتا ہے پھر وہ بولتا ہے آپ نے مجھے گند کی آپ نے مجھے رشتہ رشتتے داروں کے سامنے نیچا دکھایا آپ کو اس کو کال نہیں کرنی تھی میں نے بولا مجھے کہاں پتا تھا مطلب ایس ایسا اچھا بہیویئر کرتا ہے مطلب جیسے کہ غلطی خود کی ہوتی ہے اور مجھ پہ ڈالتا ہے سب
آپ ن فیضان سے بات کرو وہ مطلب کیا ابھی ن کر رہے کہیں کہ جہ سیل نہیں کر رہے ہیں کام
اپنے فزان سے بات کیا کرو وہ مطلب پچھلے ٹائم بھی ب ہو رہا تھا مجھے کیونکہ مطلب کیا ڈھونڈنا تو پڑتا ہے کسی کسی جگہ جٹیھیک
ہاں کام توک ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر ملتا ہے کہ
وہی ہے نا مطلب کیا جاب کام ڈھونڈو گے یہ تو ڈھونڈنا مطلب
آپ کو آپ کو پتہ ہے اس اس سے پہلے اس اس کو پستنا میں ایک لڑکا تھا وہی کرتا تھا کام اکاؤٹنگ مطلب وہی رکھ تتا حساب کتاب اس لیپٹاپ میں لیکن اس بہت ساری گغلط ہے کی مطلب پارٹیز میں کمپنی کے اکاؤنٹس میں بہت اکاؤنٹس میں اس ملب بلز ٹھیک سیل بلز یا پرچیزبلز اس نے اس میں پرابلم کی مطلب اس نے ٹھیک سے حساب نہیں رکھا تھا لیکن اب یہ بول رہا ہے پاگل جب بول رہا ہے مطلب تین سو تین پارٹیز میں میں کہاں ایک ایک کر کے ڈھونڈوں گا غلطیاں کہاں کی ہے اس نے کہاں نہیں وہاں سے دوسرے کا وہاں سے کنٹینیو بزنس چلتا ہے ایسے بلز بنانے ہوتے ہیں کنٹینیو
اچھا
ج ماں وہ بول رہا ہے آپ نے غلطی ہے کیوں مجھے میں نے بولا میں مجھے کہاں پتہ ہے اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہاں اس نے کہاں پہ غلطی کی ہے اور آپ نے کیا اس کو بولا ہے اس ٹائم آیا سمجھ وہ اسی طریقے کا بندہ ہے ہاں
ہاںھا چلو اللہ حافظ ہمارا ٹائم مجھے لگتا ہے ہاں
ٹھیک ہے میں ہی کٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے کال کی نا
کوئی بات نہیں کر